السلام و علیہ
وعلیکم السلام جی ہاں کیسی ہو
کیسے ہیں آپ
ماشاءاللہ میں بالکل خیریت
کھو
جی ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز
کیسے ہو آپ
آج نہ یہاں پے گرمی بہت ہے تو آج لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے اوپر سے
جی جی جی جی ہمہ سو رہی ہے نا یے بارش ہو گئی ہے انشاءاللہ تو اتنی ہمہ سو رہی ہے کیا کہہ
ا ویسے نا میں بیٹھی تھی تو ویسے آپ کی یہاں پے عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں عید آنے والی ہے نا اب تو
بہت زوروں سے زور شوروں سے چل رہی ہے عید کی تیاری خوب چل رہی ہے خوب جم کے تیاریاں کر رہے ہیں ہم
ہاں ماشاء اللہ میری بھی گھر میں نا تیاریاں وہ بےحد ہی زیادہ اچھی چل رہی ہیں گھر میں سبھی لوگ نا بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور عید کا نا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں سبھی لوگ
جی جی بالکل بالکل عید کا تہوار ہوتا ہی اتنا خاص ہے نا سب کی زندگی میں کہ مطلب اس کا بہت دنوں سے ہمیں انتظار رہتا ہے عید انے والی ہے عید انے والی تو تیاریاں خوب چل رہی ہیں ہمارے بچوں کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں بچوں کی خریداری کے لیے سوچ رہے ہیں ابھی تو وقت ہے نا عید میں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ہے نا میرا تو نا سب سے پسندیدہ تہوار نا عید کا ہی تہوار ہے اس دن کا ماحول بہت ہی زیادہ خوشنما ہوتا ہے آ ویسے آپ کہیں خریداری کے لیے نہیں جا رہی وسے عید
جی جی جا ہی رہی ہوں خریداری کے لیے سیل لگی ہوئی ہے انشاء اللہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے جس میں بچوں کو لیے کپڑے لتے اور کیا ہی ہو رہا ہے جوتے وغیرہ عید کے لیے لانے ہیں تو سوچ رہی تھی کی وہی سے لے آؤں
جی ہاں ماشاءاللہ آپ جائے نا تو آپ نا مجھے بھی بتا دینا میں بھی چلوں گی مجھے بھی نا اپنے بچوں کے لیے شوہر کے لیے نئے نئے کپڑے خریدنے ہے عید
ضرور ضرور ضرور
کے عید پر تو نا پرانے کپڑے پہن پہنیں گے تو نا اچھا نہیں رہے گا
جی بالکل بالکل بچوں بچوں کا تو تیوار ہوتے ہی ہیں نا ان شاء اللہ ویسے عید پے کیا کیا ہاں بنا رہی ہو اور دعوت کے لیے مہمان نوازی کے لیے
جی نہاری پکے گی شیر قورما پکیے گا اور میری امی جان گئی تھی وہ کیا کہتی ہیں بکرا کی قربانی جو ہوگی میری امی جان بول رہی تھی کیوں نہ کچھ نیا بھی پکالے
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل عید والے دن کتنا خوشنما ماحول ہوتا ہے نا اب وقت کی پتہ ہی نہیں رہتا کہ کب وقت نکل گیا کب گزر گیا وقت سارا دن مطلب اور مہمان نوازی کرتے کرتے انشاء اللہ پتہ ہی نہیں پڑتا ٹھیک کب وقت گزر گیا
ہاں ماشاء اللہ بلکل سحیح فرما رہی ہو جی آپ ویسے بھی نا اتنا عید کا پیوہار اتنا ہی اچھا لگتا ہے میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی کی صبح جلدی ہیلو
جی جی
عید کی صبح نا نئے کپڑے پہننے کا مزہ ہی
جی جی بالکل بالکل آپ نے سحیح فرمایا
سے جلدی سے تیار ہو جاتی ہیں کہ
جی ہاں بالکل بالکل بچوں کا تو کیا ہی کہنا ہے اس دن صبح بچے اپنے جلدی سے تیار ہو گئے اور اپنا نئے نئے کپڑے پہن کے تیار ہو گئے عیدی کے لیے ہو گئے اور مبارکباد دینے لگے سب کو سب سے پہلے بچوں کو شروع ہو جاتا ہے پھر کیا ہے نا کہ سبھی کا ہو جاتا ہے اور عید تو مطلب بہت زیادہ سب کا پسندیدہ تہوار ہوتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ اور اور فرمائیے جی ویسے کیا کیا کپڑے لے کے آؤ گی آپ عید کے لیے اپنے لیے
جی میں سوچ رہی تھی کی اگر تھوڑا سا اپنے لیے سندر سندر سوٹ وغیرہ لے آؤں ویسے گرمیاں تو اتنی رہتی ہیں تو سوچ رہے تھی تھوڑا ہلکا ہلکے کپڑے میں مطلب سوتی والیے میں کاٹن والیے میں لے آؤں گرمیاں بہتر رہتی ہیں اور اپنے لیے مہندی وغیرہ لے آئیں گے اور اپنا ڈیکوریٹ سامان لے آئیں گے کچھ اپنا دس تو دان وغیرہ لے آئیں گے آپ پرانے ہو گئے پتیلے بگونے وہ لے آئیں گے ابھی مہمان نمازی کے لیے کچھ اچھا مطلب اسپیشل تیار کرنا ہے نا کچھ خاص اس لیے کچھ سامان وغیرہ لے آئیں گے کچن کا انشاءاللہ خریداری ہو تو خوب کرنی ہے بہت زیادہ کرنی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل رہتے ہیں میں نہ سوچ رہی تھی کہ جو مہمانوں کے بچے آئیں گے نا ان کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ لے آئیں گے کیونکی بچے لوگ چے ہوتے ہی ایسے ہیں کی ان کو کچھ نیا نیا گفٹ دو تو وہ بے حد ہی زیادہ خوش نظر آتے ہیں تو نا میں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہاں بالکل کیا ہے نا بچے توفو ہاہ تحفہ لے کے زیادہ مطلب خوش اچھا عمدہ محسوس کرتے ہیں زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں بچے کیونکی یے سچ مچ یے تہوار بچوں کا خاص دن ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ صحیح کھا آپ پھر لوگ نا عید گاہ جا کر نماز ادا کرتی ہیں عید والے دن کی بتا رہی ہوں میں آپ کو نا ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ویسے مجھے نا عید پر رشتے داروں اور دوست لوگ ہوتے ہیں ان سے مل کرنا بہت اچھا لگتا ہے عید والے دن آپ کو کیسا لگتا ہے
بالکل بالکل اسکول بےحد ہی تو مجھے عید کا سب سے پسندیدہ حصہ تمہارے لیے کیا ہے ویسے
کیا ہوا
میرے کو بے حد ہی خاص لگتا ہے اس دن کیونکی عید ہو تی ہے ہمارے لیے اتنی اسپیشل اور نا مجھے سب سارے پرانے گلے سے بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگانا اچھا لگتا ہے ان شاء اللہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہے جی آپ مجھے بھی نا گلے جو مہمان لوگ آتے ہیں ان کے بچے وغیرہ
جی جی مجھے بھی مجھے بھی بچوں کو بھی عیدی لینا اور رشتے داروں سے ملنا سب سے اچھا لگتا ہے اور بچوں کو تو کہ سب سے زیادہ عیدی کا انتظار رہتا ہے نا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل آج عید کے دن مہمانوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے ہاں آپ نے نا بالکل فرمایا گھر کا ماحول نا گھر کے ماحول بہت رونق والا ہو جاتا ہے ویسے نا عید ہمیں تو کی مدد کرنے کا بھی سندیش دیتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ویسے بھی نا عید والے دن مہمانوں کا آنا جنا گنا لگا رہتا ہے اور کیا بولتے ہیں گھر میں اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں لذیذ کھانا اچھے اچھے سندر سندر پکوان بنتے ہیں سوئیاں بنتی ہے سیر قورمہ بنتا ہے اور بھی بہت طریقے کے اچھے اچھے مطلب اور کھانا کے انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکی ماحول اس دن بہت خوشنما ہوتا ہے اور سبھی مطلب ہمارے رشتے دار آتے ہیں فرینڈ وغیرہ آتے ہیں تو سارا دن مہمان نوازی میں ہی مطلب وقت نکل جاتا پتہ ہی نہیں پڑتا کی مطلب کب وقت نکل گیا
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی اب آپ نکل جاتا ہے کون کون آتا ہے
جی ہمارے یہاں سبھی آتے ہیں پھوپھو آتے ہیں بھائی جان آتے ہیں اور وہ وہ آتی ہے کیا کہتے ہیں آ سبھی آتے ہیں ہمم مطلب
اچھا اچھا ا ویسے تمہارے گھر پے کون کون سی پکوان بنتی ہیں عید والے دن
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے صحیح پوچھا ہے ہمارے یہاں سیر قورمہ ہمیں بہت پسند ہے سیر قورمہ بنتا ہے بچوں کی پسندگی سوئیا بنتی ہے اور وہ شیر مال بنتا ہے زلا شیر مال بھی بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے اس چو کا بچوں کی خوشی کا خیال رکھ کے مہمان نوازی کا مہمان لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے میں بہت سارے پکوان بناتی ہوں
جی ہاں ماشاءاللہ آپ نے بتایئے ہے نہ بہت سارے پکوان بن ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے یے جب آپ کے جب
جی جی بالکل مجھے بہت اچھا لگتا ہے عید والے دن بہت خوشی ہوتی ہے بہت مطلب زیادہ ہے بہت اچھا خاص دن ہوتا ہے یے ہمارے لیے بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت دن ہے عید والا دن
جی ہاں باز
ویسے میں یے کہہ رہی تھی نا کہ عید والے دن نہ سارے وہ فرینڈ لوگ آئیں گے سارے رشتے دار آئیں گے سب سے ملنے جلنے کے بعد اگر وقت ملے گا نا تو تھوڑا گھومنے پھرنے بھی چلیں گے
جی ہاں بالکل پیغام بھی تو ہوتا ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور پھر کیا ہے نا ساتھ گھومنے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تھوڑا اسی دن مطلب عید والے دن سب اکٹھا ہوتے ہیں اب وقت تو ویسے تو ملتا ہی نہیں ہے روزمرہ کے دن زندگی سے ہے انشا اللہ عید والے دن ہی سب لوگ آ ایک ساتھ اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں تو انشاء اللہ اس دن وقت نکال کے تھوڑا سا گھومنے کے لیے بھی چلیں گے مسجد پے چلیں گے عیدگاہ چلیں گے تھوڑا وہ نماز بھی ہو جائے گی اور ایک میلہ لگتا ہے میلہ بھی دیکھ لیا جائے گا
ماشاء اللہ مجھے بھی ملا دے عید طرح طرح کی
بالکل مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں انتظار رہتا ہے نا ایک سال تک عید آئے گی تو اس دن میلہ بھی لگے گا نا درگاہ پر اور درگاہ کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں درگاہ اتنی سندری لگتی ہیں انشاء الامہ نماز پڑھنے جاؤ سب کو ایک دوسرے کو گلے لگاؤ او وہ وہ کتنا حسین دن ہوتا ہے کتنا مطلب خوشنما دن ہوتا ہے ویسے عید سچ مچ میں بہت خاص ہوتی ہے نا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل یے تو نا کچھ زیادہ ہی خوشی ہوتی کبھی تو رشتے داروں دیکھ کر مجھے تو اچھا لگتا ہے عید پر
جی جی بالکل بالکل آ یے کیا ہے نا محبت اور بھائی چارے کا تہوار ہوتا ہے نا اس لیے آ خوشیاں لاتا ہے ہماری زندگی میں چلو تو پھر نا عید پے ملاقات ہوگی وہاں ملیں گے آپ بھی آنا ہمارے یہاں ہاں وہاں ملیں گے کیا کہتے ہیں عیدگاہ میں ملیں گے ضرور
جی ہاں ماشاء اللہ ہمیں تو نا اپ سے گفتگو کر کر بے حد ہی زیادہ اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ شکریہ